وعلیکم السلام
کیا کر رہی ہو سب خیریت ہے اور امبی ابو ٹھیک ہیں
ہاں سب ٹھیک ہے
اور بتائیے اللہ کی دعا سے ہمارے یہاں بھی سب ٹھیک ہے
ہاں ہونی بھی چاہیے
اور کیا ہو رہا ہے
کچھ نہیں بس بیٹھے ہیں
اور کیا کر رہی ہو آپ کھانا پینا ہو گیا
ہاں ہو گیا آپ بتاؤ
ہاں ہمارا بھی ہو گیا اللہ کی دعا سے سب بڑھیا ہے سب خریت ہیں ان کی کرپا ہے سب اچھا میں آپ سے ایک ٹاپک سے بات کرتی ہوں ٹھیک ہے
ٹھیک ہے
یہ بتاؤ کہ ہمیں جو آن لائن ہو اف لائن پڑھائی ہے اس سے ہمیں کیا کیا فائدے اور کیا کیا نقصان ہے
ان لائن پڑھائی سے یہ ہے کہ ہمارا مطلب ٹائم بچ سکتا ہے ہمیں اسکول نہیں جانا پڑے گا اور گھر پہ بیٹھے گھر بیٹھے پڑھائی کر سکتے ہیں ا آن لائن آف لائن پڑھائی سے یہ ہے کہ ہمیں تیار ہونا پڑے گا اسکول جانا پڑے گا اور اس میں ہمیں ایک ایکسیڈنٹ وغیرہ کے وہ رہ سکتے ہیں اور ٹائم زیادہ آنے جانے میں زیادہ ٹائم خراب ہوتا ہے
ہاں جی صحیح فرما رہے ہو آپ مطلب کہ آپ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم آف لائن پڑھنے جاتے ہیں تو ہمیں ٹائم سے جگنا پڑتا ہے اپنا سارا روٹین فالو کرنا پڑ تا ہے پھر نہا نہا دھو کر کھانا پینا کھا کر اسکول کے لیے ٹائم سے جانا پڑتا ہے پھر پریئر وغیرہ سب کچھ مطلب کہ اپنے آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں اپنی آنکھوں سے اسکول میں جا کے اپنے دوستوں کے ساتھ گھل مل سکتے ہیں اپنے اس ایک کلاس میں پچاس ساٹ بچے ہوتے ہیں ان کے بیچ میں بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں اور کچھ نہ ائے تو ٹیچر سے ایک بار دو بار چار بار جتنی بار سمجھ میں نہ آئے اتنی بار پوچھ سک تے ہیں اور ٹیچر پہ ہمیں ٹیچر ہم پہ غصہ کرتی تو ہمیں ڈانٹ بھی سکتی ہے اس کے ہمیں مطلب کہ ہمیں ایک ص ایک سے لے کے بارہ تک تو ہمیں یہی پہ آف لائن ہی وه کرنی چاہیے پڑھائی ہے نا جس سے کیا ہے کہ ہمیں ہر چیز کی فرق ہو جاتی ہے کیسے کیا پڑھنا چاہیے کیا ہونا چاہیے کیسے کیا کوشن کیا ہوتا ہے سب کچھ پتا چل جاتا ہے اس کے یہ تو ہیدے ہے ہے نا
ہاں
اور جو آف لائن شاپنگ آف لائن پڑھائی میں جب ہم ایسے کہ اس کے نقصان بھی ہے جیسے ہم ریڈی وغیرہ ہو کے جاتے ہیں تو راستوں پر سڑکوں پر کتنے ٹریک وغیرہ ہوتے ہیں ان میں پھنس جاتے ہیں ہم اور ایکس ایکس وائی جڈ اکی ایکسیڈینٹ وغیرہ ہونے کے بھی بہت سارے چانس رہتے ہیں گر جانا ایکسیڈنٹ ہو جانا بہت ساری پرابلم آتی ہیں جانے میں ابھی اسکول میں جانے بارش ہو جانا بہت سارے وہ ہوتے ہیں اور آف لائنس آن آف لائن جو پڑھائی ہے اس سے ہمیں فائدے بھی ہیں نقصان بھی ہے جیسے کہ ہمیں گھر پر فائدے بتاتی ہوں جیسے ہم کی ہمیں گھر پہ بیٹھ کے پڑنا پڑتا ہے ہے نا پڑھتے ہیں تو ہم بیٹھے بیٹھے بور ہو جاتے ہیں کچھ نہا دھو کے بس پھٹنے بیٹھ جاؤ تو بور ہو جاتے پھٹتے پٹتے کمر میں درد ہونے لگتا ہے اور اس سے فائدے بھی ہیں کیونکہ ہمارے ٹائم کی بچت ہو جاتی ہے ہمیں اچھا ٹائم مل جاتا ہے پڑھنے کے لیے ہم زیادہ پڑھائی کر سکتے ہیں اس سے آن لائن سے پر ہم ہمارے تینک جیون میں نا ہمیں دونوں طرح کی پڑھائی لینی چاہیے آف لائن بھی آن لائن بھی جیسے جس سے کہ ہمارا آگے چل کے کرئر اچھا بنے اور ہمارے لیے نا وہ کیا ہے کہ ہمیں پڑھنا ہمارے جیون میں پڑھنا سچچا ایک بہت ضروری کاریہ بن گیا ہے اس کے بنا تو کچھ بھی نہیں ہے آپ کو پتا ہی ہوگا
ہاں
اور آپ سنائیے کیا ہو رہا ہے فرمائیے آپ تو کچھ بول بھی نہیں رہی ہیں اور سنائیے کیسی لگی میری رائے
ہاں بالکل بڑھیا لگی ایسا ہی ہونا چاہیے
ہاں وہ تو ہے اور کیا ہو رہا ہے
ہاں بس بس وہ بڑھیا
نواز وغیرہ پڑھتی ہو
ہاں
پڑھلی
ہاں
اچھا اور امی ابو کیا کر رہے ہیں
ہاں ابو سو رہے ہیں امی کام کر رہی ہیں
اچھا اور آپ آپ کیا کر رہے ہو آپ کیا کیاسری چڑ رہی ہے آپ کی اسٹڈی کرتے ہو یا ویسے ارے مریج ہو یا کچھ سنگل ہو کیسے کیا ہو
ارے نہیں اسٹڈی کرتے ہیں
اچھا اسٹڈی کرتے ہو اسٹڈی میں کیا کر رہے ہو
اسٹڈی میں ابھی سی ٹی کی تیاری چل رہی ہے
اچھا سی ٹی کر رہ تو آپ
ہمم
چلو اچھا ہے ہمیں پڑھنا تو چاہیے کیونکہ ہمارے پڑھنے سے کتنے گھر در گئے ہیں کتنے بچوں کا بھوشیہ بن گیا ہے ہمیں پڑھنا تو مارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے بنا پڑھے تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے
ہاں
ہے نا آپ میں جو فرما رہی ہوں آپ کو وہ شاید خیریت لگ رہا ہوگا ہے نا
ہاں لگ رہا ہے
ہاں تو اور سنائیے آپ کی کیا رائے ہے
ہاں آپ صحیح بول رہے ہو ایسا ہی ہونا چاہیے
ہاں اور سنائیے تو
ہوں
جس مری اسٹڈی میں ای سی سے چل رہی ہے
اچھا
ہاں اور پڑھتی بھی ہوں ب اسائنمنٹ وغیرہ پروجیکٹ وغیرہ بن رہی ہیں ٹائم نکال کے یہ کرنا پڑ رہا ہے پروسیس ورنہ تو کوئی وہ نہیں ہے ابھی پتہ چلا تھا ابھی میں نیو کنٹینٹر ہوں میں نے اب زیادہ مجھے اس کے بارے میں زیادہ نالج نہیں ہے جتنا پتا ہے ا اتنے سے ہو رہا ہے بس مجھے جو ہمارے جو گروپ پہ جڑے ہیں نا لوگ انہوں نے کچھ نہ کچھ بتایا ہے کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ بتاتا ہے اس سے ہی اتنا کچھ پتا چل گیا ہے ورنہ تو میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی مجھے تو ٹاسک بھی نہیں ملے تھے پھر نا مل گئے دو تین دن بعد مل گئے مل گئے
ہاں دھیرے دھیرے سب سمجھ آئے گا
ہاں وہ تو اللہ کی خیریت ہے کہ سب کچھ صحیح ہو گیا پرفیکٹ ہو گیا پیسے بھی آنے لگے
ہاں
اور سنائیے آپ کے یہاں کیا ہو رہا ہے آپ کے بھائی جان کہاں ہیں
وہ اسکول گئے ہیں
اچھا اسکول گئے ہیں اور آپ کی باجی وغیرہ کیا کر رہی ہیں
اب وہ بھی اسکول ہی گئی ہیں
اچھا اسکول گئی ہے
ہوں
ہوں ر رات وغیرہ ہو گیا
ہاں ہوگیا
ہاں تو ہم نا آف لائن اور آن لائن پڑھائی کے بارے میں بات کر رہے تھے تو اس میں ہمیں پڑھائی سے بہت زیادہ فائدے بھی ہیں اور نک نقصانویا آن لائن اور آف لائن سے پڑھائی تمہارے ضروری ہے ہی پر ہمے ہے نا جیسے کہ سوشل میڈیا وغیرہ ہے ہم آن لائن پڑھتے ہیں تو جو سوشل میڈیا پہ جو کتنے فراڈ چلتے ہیں ان میں پڑھائی پہ دھیان نہ دے کے ہم اس پہ دھیان دیتے ہیں کوئی کچھ کر لیتا ہے کوئی کچھ کر دیتا ہے اور جیسا سوشل میڈیا جو ہے ہمارے جیون میں جو آن لائن پڑھائی کب سے آئی ہے جب سے کہ یہ لاک ڈاؤن لگایا ہے کووڈ نائن تین چلا تھا کہ نہیں چلا تھا وہ تو اللہ کی رہحمی اس سے سب کچھ ٹھیک ہو گیا گوتوں کی جان بچ گئی ورنہ کتنے لوگ ختم ہوئے تھے کتناوں کی ٹیٹ ہوئی تھی تبھی سے لاک ڈاؤن لگ گیا ادھر ادھر جانا نہیں پڑا جانے کو ہڑتال لگات دی ہیں لوگوں کو گھر میں ہی رہنا پڑا اس کی وجہ سے یہ آن لائن پڑھائی اسٹارٹ ہو رہی ورنہ اس کا زیادہ کوئی وہ نہیں تھا پڑھنے کا سب آف لائن ہی پڑھتے تھے کوچنگ وغیرہ جاتے تھے تبھی سے جو فونوں کی وہ ہو رہی ہے اور تبھی سے جو آن لائن پڑھائی اسٹارٹ ہو رہئی ہے اور آپ تو کچھ بولی نہیں رہی آپ بولیے کیا ہو گیا آپ کو اللہ کی دوا سے سب کہ خیریت تو ہے یا کچھ طبیعت طوبیت خراب ہے
نہیں بڑھیا ہے
اچھا بولیے اور اور سنائیے ہیلو
ہاں
اور اچھا ایک بات بتاؤ آپ جیسے کہ آپ پڑھتے ہو آن لائن پڑھائی کرتے ہو تو آپ اپنی ویڈیو کتنے ٹائم میں پوری کرتے ہو
میری ویڈیو مطلب کہ جیسے ایک گھنٹے کی ہے تو وہ چالیس منٹ میں پوری ہو جاتی ہے
شاہ تو ڈاون لوڈ کر کے پڑتی ہو یا لائک چلتی ہے
ارے نہیں لاڈ ہاں ڈال لوڈ کر کے ہی پڑتی ہوں
کیوں لائبریری میں ٹائم لگ جات پیل لائو کلاسز آتی ہیں تو ان میں ٹائم لگ جاتا ہے پڑنے میں بہت سلولی سلولی چلتی ہیں اور ہم ریکارڈڈ کر کے پڑھا پڑتے ہیں ڈاؤن لوڈ کر کے تو ہم اس کو فل اسپیڈ میں کر کے پڑتے ہیں جس سے کہ وہ جلدی ہو جائے اور ورننا جو ایک گھنٹہ ہاں اور لائٹ چلتی ہے نا تو ایک گھنٹے ایک گھنٹے میں پوری ہوتی ہے پھر بھی پھر بھی جو ریکارڈنگ کلاس ہوتی ہے اسے کر لیتے ہیں ہم ڈاون لوڈ کر کے پڑھتے ہیں تو اس سے پندرہ بیس منٹ کا انتر آ جاتا ہے ہے نا پر مطلب کہ جو لکھتے ہیں ہم تو اس میں بھی ٹائم لگ جاتا ہے لکھنے میں بھی
یہ ہے کہ مطلب کہ اسپیڈ میں کر کے ویڈیو دیکھیں گے اسپیڈ میں کر کے مطلب کہ پڑھیں گے تو یہ ہے کہ ہم ایک اور کلاس مطلب کہ اس ٹائم میں اور زیادہ لے سک
ہاں ہاں وہ تو ہے ایک گھنٹے میں ایک کلاس لیوے گی تسے کہ ڈاؤن لوڈ کر کے دو لکھ جائیں گے ہے نا آپ یہی تو فرما رہے ہو
ہاں ہاں یہ یہ
ہاں تو اس سے یہ ٹائم کی بہت بچت ہوتی ہے اور بور بھی نہیں ہوتے ہیں کیونکہ صرف فون پہ پڑھتے پڑھتے نا بور ہو جات بہت ایسا لگتا ہے کہ ریل وغیرہ اسپٹ کر کے دیکھ لی جائیں تو منساوٹ سا ہو جاتا ہے تو ہمیں نا آن لائن اور آف لائن دونوں طرح کی پڑھائی کرنی چاہیے ان سے ہمیں نقصان بھی ہے اور فائدے بھی ہمارے لیے ہے نا بہت زیادہ
ہاں پھر آن لائن آف لائن پڑھائی وہ بھی عمر سے ہی تو ہوتی ہے ٹویلتھ تک ہم آف لائن پڑھتے ہیں پھر باہر جا نہیں سکتے ہیں ٹویلتھ کے بعد لڑکیاں تو یہ ہے کہ لڑکے تو یہ ہے کہ چلے جائیں گے لیکن اس سمے لڑکیوں کو کوئی جانے نہیں دیتا ہے تو اس لیے ان کے لیے ٹھیک ہے
فرما رہے ہو محترمہ آپ صحیح فرما رہے ہو چلو ٹھیک ہے تو مجھے آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا
ہاں مجھے بھی
ہے نا بال
ہاں وعلیکم السلام خدا حافظ